السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو گرمی سب ٹھیک ہے
بس بائی ٹیک ہےاے بائی ایک منٹ ہےس
بھائی ایسے نہیں رہنا چاہے بھائی ایسے کیا رہیں گے بھائی بات کرو بھائی
کہاںالے بھائی
ہاں بو بھائی ہاں بس بائی
ہو بھائی یہ کیا لط ہوا بھائی بات کرو بات ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں نا ادھر
بائی بائی کر رہا ہوں بات بھائی بھائی یہ کیا ہے بھائی یار جدھر میں کچھ کرونا ہے سیدھا کرونا ہے دیکھو نا کیا ہے جیٹ کو
بھائی کیا ہے میں نے بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی
بھائی بھائی ت میں نہیں بول رہا ہوں میں بھائییار الاس نے مجھے یہاں سے تانگ لایا بول رہا مجے کچھ کوشچن بھیجو آپ اسی کو دیک رہا ہوں میں یار نہیں کل میں ٹوش نہیں آؤں گا بھائی سوری بھائی
اچھا ٹھیک بھائی بھائی میں بھی یاد کر رہا تھا میں نے ایک بک یاد کی
آ ہا
تو آپ ایک بک کر رہی ہیں وہ آپ کو پتتا میں کب ٹیوشن میں ہی کروں گا یا میں کروں گا صبح اٹھوں گا جلدی یا میں شکریہلہ
ہ
ہاں بائے اور بولو بھائی
بس بھائی ٹھیک بھائی
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
بس بھائی ٹھیک اللہ ح شکر بھائی بائی بھائی اور بول اور سنا بھائی
کوور رام بھائی کھانا کھایا
ہاں بھائی میں نے کا آپ نے کھایا
ہاں سبزی کیا تھی سالن کیا تھا بور سالن کیا تھا
ہاں بھائی بولو بولو
م سالن کیا تھا
ہاں بھائی سالن ہممییں تھاج کباب کانتی
اچھا کباب کانتی ٹھیک ٹھیک سبزی میں کیا اچھا لگتا ہے ٹماٹر
سب کچھ سب کچھ ن بھائی یار جیسے مجھے کوشچن نہیں مل رہا ہے میری پھٹی ہوئے یہاں سے یار
ایک بار سنو شاعری آپ کو کوشچن ملے گا سنو گے
بول بول بھائی بول اس سنت
سے محبت کر کے بھول گئے تو کیا ہوا غالب لوگ ہ کر بول جاتا ہے کہ خبر کون جی جی ا
ہاں بت
دیکھ محبت کرسس مجھ سے میں سے دور
ہو ہو مش وق
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی اور بولو بھائی
بس بھائی
اور تو بھی اور کیا کر رہے ہو
بھائی فیوچر میں کیا سوچا ہے کرنے کا
بھائی کچھ نہیں بھائی ابھی ابھی پت نہیں ہے بھائی
بھائیٹو آپ کو اونتھ اس کے بعد ایک سال ٹویلھ ہے بھائی یہ طاہ بھائی یہ کلاسز بہت تنگ کرتے ہیں نا
ا میں کروں نا مجھے الیاس نے پگال کیا ہے یاری بات الیاس کال کر رہا ہے
کال نہیں اٹھانا
ہ
میں کروں گا الیاس کو کال کرٹاپ اس فون میں اس کو اپنے فون سے کال کروں گا رو وی سے
اپنے آپ کو کال کرو
اورور بلاب
ا اک
اور بولو گرمی صاب ٹھیک ہے متہ کر فم گ فون وہت میں میرے ساتھ بات کر رہا ہے وہ ح ہمکومت کر فون وہ میرےات بات کر رہے ہیں
اور بھ سنا بائی اور سنا بائی تو ٹیک اچے بائی گھر ب سبٹھیک ہے بھ کھاناانایا بھائی اور سنا بھائی
ہاں بھائی اور سناو بھائی میں وہ ہمیں
ہاں بائی بولو بولو بھائی فری فائر کھیل گ بائی کھیلے گا فری فائر
ا وہ ابھی بھیجے گابھی بھیجے گا بیٹھ کر
میں نے اس کو میں نے اس کو بھیجا ار میں نے اس کو ب اس کو بول بول دیک کے دھ کےار کھیے گا کاائے
نہیں کہ
بائی کوئی بات نہیں ہمیں بائی ہمیں بھائی ہمیں کال بھائی ہمیں کال ختم ہو گیا ابھی تو پھر آپ کرنا کال میں اس کو یہاں سے کال کراؤں گا بس کر صبر صبر کر اور بولا بھائی آپ ٹھیک ہو ہلو بھائی لبائی
ہیلو بھائی
ہاں بھائی بولو بولو
بھائی کہاں جاتے ہو آپ اچانک بھائی
بائی یار ایاس نہیں
کیا علاظ نہیں کیا علاظ نہیں
یہ چار مجھے فون س فون بول رہا ہے پہلے بول رہا ہے
بھائی چھوڑو اس کو میں نے سمجھا
ہ م میں ونان ا اس لی نے بچھے پاغل کھی نایار
بائے کرو نا ویٹ ایسا بائی کال ضائع ہو جائے گی بائی کال ضائع ہو جائے گی مت نہ کرو ایسا لوائی بھائی کہاں جاتے ہو آپ ہیلو بھائی دیکھو بھائی کال ضائع ہو جائے گی مت نہ کرو ایسا مجھے کیوں گندا لگتا ہے آپ سے کال کرنا لبائی بھائی سنوناا بعض میری تیری آنکھوں کے سہولت میں میسر جس کو وہ بلا چاند راروں کو کہ ہے دیکھا ر برد عشق ہو اور عشق پیتےیرے جیسا پھر کوئی دل کے سارے کو
بھائی اللییاس نے ہرتنگ لایا
بھائی دنا کرو نا آپ
ہاں بھائی سنا بھائی اور سنا بھائی تو سنا بھائی اور دعا میں د رکھننا بہیار
انا اللہ بھائی اناء اللہ ہم ترے
پوچھ اک گ گ بہ ارزار پاگل آ لگ کر ہاں بھائی بولو ہاں بھائی بولو بولو
کل جائے آ ہو جائے گ
نہیں ہوگی بھائی ضیا نہیں تو متن کر کشمی اردو
اورور بولا بھائی
بس بائی گس خیال نہیں میں نے بولا کچھ کھایا کچھ کھایا
کھایا پین کایا
ہاں بھائی گھس کھایا میں بول رہا ہوں کچھ آپ نے کھایا وہی نے میں بول رہا ہوں مگر گھس کھایا
بھائی آپ کہاں تھے جب میں نے آپ لوگ گئے نا بازار سے اس کے بعد کہاں گئے آپ
بھائی میں بول رہا ہوں میں آپ نے آپ نے کچھ کھایا گھس کھایا مطلب میں ب رہاؤ کچھ کھایا کھانا والا کھایا
بات کرنی ہے کہ میں فون کٹ کرا رہا ہوں اسی پے
نہیں گس کاایا وہ نہیں بائی نہیں ہوگی بائی کاٹ بھائی نہیں ہوگی
اسی لیے مجھے پھر تیرے ساتتی ہےچی
بھائی کچھ نہیں ہوگا بھائی تمہت ڈر یار تمہت ڈر یار
اورور بولو بھائی
بس بھائی
اور کیا کرتے ہو آج کل
گص کر رہ ہوں بھائی
اچا ٹھ اچھا بات ہے
جا بھائی اس کو چڑھا چارجر جلدی سے
چا اور سناؤ آپ
کیا سناؤ
آپ کو ب وہ ایونٹ جو آئے تھے نا
ان کو کچھ کچھ نہیں ہوا ان کو کچھ نہیں ہوا میں بول رہا ہوں ان نے
لڑکے کی
اور بھائی اور سنا یار بھائی سنا رہاج آ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بٮی سوری بٮائی
اب تو چھپ کر کے بیٹھتے ہو بھائی کچھ
نہیں مم بھ میم ہروان گئی تھی ار مم ہروان گئی تھی اس نے اسنیپ بھی تھا
اچھا کب بائی
بھائی بھائی بھیجا تھا یار تم لوگوں کہاں کہاں بھیجے گی وہ اپ پیار چھوٹا موٹا ہی
جی مجھے میم نہیں ہے اسپڈ اس
ہ
اور
اور بس بھائی دعا بھائی
اور تو بھی کچھ بولو نا بھائی
بھائی میں اسنیپ س ب بول رہا تھا مھے سیر کیا میں بولوں
بھائی بولو نا کچھ کیا کیا میں بولو
اب کل تم ٹیوشن ویوشن جاانا ہے
اور کل جانا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں
ٹھیک ٹھیک ٹھ
اورور
یا کیا کچھ بھائی یاد کیا ہ کیا اچھا ٹھ اب کیا کیا کرنا ہے اچھا ٹھیک
اور
دس بائی گوا یار
اور
نماز نماز پڑتے ہو بائی مبئی پتے
ماشاء اللہ بھن مشلہ
بس بھائی ال بھائی ف ج س بھائی اس کے بعد کال ایک کرنا مجھے بھائی پ یار مجھے تھوڑا کام ہے بھائی
آب کو کرنی ہے بھائی
وہی نا میں بول رہاوں نا میں کرتا ہوں کال ایک تو پھر میں سوچ جاتا ہوں بھائی یار بستر ہاں بھائی ہاں بھائی
کیا کرتے کیا کیا گنڈا بنو گے بھائی
آ بزی رہٹ نب
اوکے بائی اوکے بھائی
ج برو
کوئی ب نہیں بائے بائی آپ تو انگلش کرنے لگی بھائی میں ڈر گیا بھائی ت م
ش امان اللہ برو
اب وہ کہاں جان
آپ کو کہاں جانا ہے بھائی مجھے یہی بھائی میں کال کرتا ہوں بھائی آپ ایسے ہی رہو بھائی ایپ میں تھوڑا ریفریش ویفریش مارو میں آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھ اللہ حفظ
بھائی کون سا نمبر کون سا ہے
بھائی یہی یہی نمبر
کون سا نمبر
سیون سیون ایٹ زیرو میں کے واٹس ایپ پہ بھیجا ہزار روپئے بھیجا بھائی
اچا اچا ٹیک ٹھیک ٹیک ٹھیک